وعلیکم اللام بہن کچھ نہیں بیٹھی تھی کھڑکی کے پاس باہر موسم بہت اچھا لگ رہا ہے ہے نا
یہاں بھی ہلکی ہوا چلتی ہے ایسے موسم میں نا پرانی باتیں بہت یاد آتی ہیں
سچ کہا تو نے کبھی کبھی لگتا ہے وقت کتنا جلدی بدل گیا ہے
کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جاتے تھے نا بہن
اور اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں
زندگی نے بڑی جلدی بنا دیا ہے شاید
ذمہ داریاں انسان کو بدل دیتی ہیں
آج ہمب میں بول رہی تھی کہ بچپن سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا انہوں نے
یاد ہے گرمیوں کی چھٹیاں
ارے وہاں پورا دن کھیلنا اور رات کو چھت پر سونا
اور بجلی چلی جائے تو سب ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا
آج کل تو ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا رہتا ہے
پہلے رشتوں میں اپناپن زیادہ تھا بہن
ہاں ٹھیک ہے بس
سچ میں لوگ سامنے کچھ اور پیھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں بہن
اس لیے میں جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتی بہن
مجھے بھی ڈر لگتا ہے لوگوں سے
لیکن ہر کوئی با بھی نہیں ہوتا ہے
ہاں کچھ لوگ بہت اچھے بھی مل جاتے ہیں زندگی میں بہن
جیسے تو
ارے پگلی
بول رہی ہو ت ہمیشہ سچ رہتی ہے
کیونکہ میں تیرے لیے بہت خھاس
اللہ ویسی دوست ہر کسی کو دے اچھا سنو تجھے تو بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ اندر سے بہت بدل گئے ہیں
بہت زیادہ
پ قصے میں ہر جیسے کھل کر بچر
شاید درد انسان کو شانت بنا دیتا ہے
اور تھوڑا مضبوط تھی
لیکن کبھی کبھی نہ مضبوط بنتے بنتے انسان تھک جاتا ہے
ہاں صحیح کہا ہے تم نے
ہر وقت خود کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا رائٹ نا بہن
چب ہو جاتی ہو
اور روٹی
اکیلے میں
مجھے بھی اکیلے رونے کی عادت ہے
شاید اس لیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں کمزور سمجھے
ہاں لوگ درد سمجھنے کے بجائے مذاق اڑا دیتے ہیں نا بہن
ہاں صحیح کہا ہے تم نے اس لیے میں نے اپنی باتیں دل میں رکھنا سیکھ لیا
لیکن ہمیشہ دل میں رکھنا بھی اچھا نہیں
پتا ہے کبھی کبھی اتنا بھر جاتا ہے کہ سانس لینا بھی بھاری لگتا ہے
تب کسی اپنے سے بات کرنی چاہیے
اور میں ہمیشہ سنوں گی
شکریہ
دوستی میں شکریہ نہیں بولتے پگلی
اچھا بابا نہیں بولوں گی
ویسے آج تیری آواز تھوڑی اداس لگ رہی ہے
بس تھوڑا دل خراب ہے
کسی نے کچھ کہا کیا
ارے نہیں نہیں کبھی کبھی بنا وجہ بھی اداس ہو جاتی ہے
ہاں ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے
پھر لگتا ہے شاید ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں
سوچنے والے لوگ جلدی دکھی ہو جاتے ہیں
ہاں صحیح کہا اور جلد ہی جڑ بھی جاتے ہیں لوگ
کہا ہے تم نے بہن
ہاں ایک اچھا ایک بات بتاؤں
کیا بات ہو گئی
اگر تجھے زندگی میں صرف ایک چیز چنی ہو پیسہ یا سکون تو تو کیا چنے گی
میں سکون کو چوز کروں گی بہن
اتنی جلدی جواب دے دیا
کیونکہ میں نے دیکھا ہے پیسے والے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں
رات کو چین کی نیند سب سے بڑی دولت
ہ بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح کہا ہے بہن تم نے
لیکن پتہ ہے آج کل لوگ صر پیسہ کمانے کے لیےی پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی کو کوئی کسی کی پرواہائی نہیں ہے بہن
اور رشتے پیچھے چھوٹتے جا رہے ہیں بہن
مجھے نا سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب گھر میں لوگ ساتھ ہو کر بھی دور رہتے لگنے لگتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں پیسوں کے پیچھے بھاگتے تجھے تو پت ہوگا نا بہن
ہاں ہاں پہلے پریوار ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا
اب ہر کوئی اپنے کمرے میں
ہاں بہن فون نے لوگوں کو پاس لا کر بھی دور کر دیا
سچ کہا بہن تو نے بالکل صحیح کہا تو نے جیسے ہی ہم دفتار سے گھر پہ آتے ہیں تو سب لوگ اپنا اپنا فون دیکھ کر بیٹھے رہتے ہیں بہن
کیسا گھر
اچھا سن تجھے کبھی اپنا گھر بنانے کا سپنا آتا ہے
ہاں
کیسا گھر
چھوٹا سا لیکن اس اس میں پیارا ہو سکون ہو لڑائی نہ ہو
کتنا پیارا سپنا ہے
مجھے بڑے گھر سے زیادہ اچھا ماحول چاہیے
کیونکہ گھر دیواروں سے نہیں لوگوں سے بنتا ہے
ہاں صحی کہا ہے تم نے وہاں آج تو بڑی گہری بات کر رہی ہے تو
ہ آ جاتا ہے کبھی کبھی من میں تیری دوست ہ نا آخر کار
تریے دوست آخر
اچھا مگر تجھے موقع ملے نا تو تو کیا بدلنا چاہیں گی اپنی زندگی میں
مجھے اگر موقع ملے تو میں خود کو اتنا کمزور محسوس کرنا پس بند کر دوں گی
تو کمزور نہیں ہے
کبھی کبھی لگتا ہے وہ
نہیں جو انسان صبر س ہو کر بھی مسکرا لینا وہ کمزور نہیں ہوتا
لیکن اندر سے ٹوٹ جاتا ہے
پھر بھی اٹھتا ہے یہی طاقت ہے
تو نہ ہمیشہ دل کو سکون دیتی ہے
کیونکہ میں تجھے سمجھتی ہوں بہن
یہی تو سب سے ضروری ہوتا ہے سمجھنے والا انسان
آج کل لوگ سنتے کم ہیں جواب زیادہ دیتے ہیں نا بہن
صی کہا کسی کی بات محسوس کرنا الگ بات ہوتی ہے
اچھا بتاؤ تجھے سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا لگتا ہے
اپنوں کو کھونے سے
مجھے بھی لیکن تیرے کونے میں ساحل بھی ہے کہب ہے
ہاں باہر والوں کی بات اتنی نہیں چھپتی
ہاں باہر والوں کی بات اتنی نہیں چپھتی بہن
کیونکہ امید اپن سے ہوتی ہے
بالکل بہن ویسے تجھے امید سائل سے بھی ہے کیا بہن
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں انسان آخر چاہتا کیا ہے
شاید بس پیار اور سکون جیسے تجھے سٹحل میں دکھتا ہے بہن
اور تھوڑی سی اہمیت
ہاں پر انسان چاہتا ہے کوئی اسے سچ میں سمجھے جیسے تجھے ساری سمجھتا ہے بہن
نہیں بہن ایسی بھی کوئی بات ہے ہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اسے سچ میں سمجھے
اس لیے کچھ لوگ اندر ہی اندر اکیلے ہو جاتے ہیں بہن
صحی اس لیے کچھ لوگ اندر سے اکیلے ہو جاتے مجھے اکلا پن بہت ڈرات
ہ مجھے بھی بہن لیکن کبھی کبھی اکیلا پن لوگوں سے بہتر لگتا ہے بہن
کیونکہ لوگ بھی بہت درد دیتے ہیں
ہاں بہن جیسے تجھے سائل نے دیا ہے
اچھا سن تجھے شادی کے بارے میں کیا لگتا تا ہے
بولو
ہاں سچ بول کیوں
پوری زندگی کسی کے ساتھ بتانی ہوتی ہے اگر انسان غلط نکلا تو
انسان غلط نک
میں چاہتی ہوں جو بھی ہو عزت کرنے والا ہو
اور غے میں باتوں
میں سوچتی ہوں کیونکہ شبدوں کی گاؤ جلدی نہیں بھرتے
ہاں تم نے صحی کہا ہے شبدوں کے گاؤ جلدی نہیں بھرتے اور بھروسہ ٹوٹ جائے نا تو انسان بدل جاتا ہے
تو نے ک ابب محسوس کیا ہے درد کے بعد انسان پہلے جس سے نہیں رہتا
ہاں وہ مسکراتا ضرور ہے لیکن اندر کچھ بدل جاتا ہے
سچ میں بہن سچ کہااں ت نے
اچھا اچھا تھوڑا ہلکا ماحول کرتے ہے
گھر
اگر تجھے پوری دنیا سے پہلے کہاں جائیں گے
میں جاؤں گی سال کے گھر جاؤں گی بہن تیرا رشتہ لے کر
کیوں بہن
کیونکہ بہن مجھے تو جو کوو بھیجتی
پر بہن تم تو کل بول رہی تھی نا بہن کہ تم نے اچھا ہوا اس کا کال نہیں اٹھایا تو
وہ تو میں ایسے ہی بول رہی تھی بہن باتیں بڑا نکلی بہن
بٹ میں تو اس کو سچ سمجھ گئی نا بہن
چلے جانے دے بہن چھوڑا امی بلا رہی ہے بعد میں بات کرتی ہوں بہن ٹھیک ہے بہن
کیوں بہن ابھی بولو نا بہن
اور لو از مین
اللہ حافظ بہن
فق